ہلو
السلام علیک رحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہو بھائی جان
جانا
الحمد للہ بھائی جان آپ کے گھر میں آپ کی امی جان آپ بائی جان سب ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ کے گھر میں امی ابو صاحب ٹھیک ہے
الحمد للہ بھیا
بائی چان میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک موضوع پہ آج نماز کی اہمیت پہ
ماشاء اللہ باں
بھاجن اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کی ہر پہلو کے لیے رہنمائی فرما فرما بھائی جان اسلام کی اسلام کی بنیاد اگر ہم دیکھیں گے وہ پانچ ارکان پر مبنی ہیں کلمہ نماز روزہ زکوۃ اور حجبے ان میں جو ہے نماز کو بہت بلند مقام حاصل ہیں نماز ہر بالنگ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں بھائی جان یہ اللہ تعالی کی جو ہے عبادت کا سب سے اہم ذریعہ ہے بھائی جان اور بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے بائی جان نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل عبادت باائی جان جو انسان کی روح اخلاق اور کردار کو بہتر بناتی ہیں بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان
بھجان اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے ہاں بھائیجان
صحی فرمایا آپ نے بھجن کی نماز سے انسان ایک مکمل زندگی اپنا بسر کر سکتا ہے نماز کی وجہ سے اگر ہم نماز کے باشن فائدے ہی دیں گے مطلب ہر کسی چیز کے پیچھے ایک ہوتا ہے کہ مطلب اگر جس کسی بھی چیز کے ہم دیں گے اس کے پیچھے ایک تو فائدہ ہوتا ہے دوسری طرف اس کا نقصانات ہوتے واحد ایک نماز ہے ایک ایسا چیز ہے بھائی جان جس کے بعس آپ فائدے ہی فائدے ہیں
بال ماشاء اللہ ماشاء اللہ
تو بائی جان اگر ہم دیکھیں گے اگر ہم پانچ وقت نماز کے پابند بن جائے گی بھائی جان ایک تو ہمارا جو دل ہے وہ سکون سے مطلب ابرے گا مطلب سکون ہی سکون ہوگا ہمارے دل میں اوپر سے جو ہمارا مطلب صحت ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا ماشاء اللہ سے اور رہی بات ہمارے چہرے کی تو اللہ تعالیکے فضل وکرم سے جب ہم پانچ وقت کی نماز کے پابن ہو جائیں گے تو ہمارے جو چہرے پہ وہ نور ابھر کے آئے گا بھائی جان
اچھا نی ماز اسی طرح اگر ہم دیک گ نی اللہ یکا احسا عظیم طورف بن جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شبی مہراج کو موقع پر عطا عطا کیا گیا گیا یہ بات نماز کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرتی ہیں بھائی جان قرآن کریم میں جو ہے کہ مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے نماز مسلمانوں کی پہچ چاند ہے اور اس کی امن کی مضبوط کی علامت ہیں اگر ہم دیکھیں گے نماز کا سب سے جو بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کی قریب کرتا ہے بھائی جان جب بندہ روز جب بھائی جان بائی جان روزانہ بندہ جو ہے نا پانچ مرتبہ اپنے روپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا بائی جان اس کی جو بالکل بالکل جب یہ اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے نا بھائی جان تو اس کا جو دل ہے وہ سکون اور اطمینان سے بر جاتا ہے بھائی جان بجن نمااز ب جو ہے نا انسان کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ہر بات کو جانتا ہے بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان آ نے صحی فرمایا دیکو اگر ہم نماز پڑھیں گے ن پانچو کے نماز کی پاابن بن جائیے تو ہمارا جو ایمان ہوتا ہے وہ تر و تازہ رہتا ہے بھائی جان آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں بھائی جان لوگ پیسوں کے چکر میں مطلب اللہ تعالی کو بلا مطلب بلا دیا ہے اللہ تعالی کو بس پیسوں کے چکر میں وہ بس نماز نہیں پڑھتے بولتے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو یہ ریزک دینے والا ہے یہ اللہ تعالی بھجان اگر وہ اللہ تعالی کی طرف ایک دم بڑھائے گی اللہ تعالی وہاں سے چار قدم کے لیے چار رشتے وہ کھول دے گا مطلب روزگار کے چاہے پیسے کے کسی کے بھی بھائی جان تو ا ہمیں توقا رکھنا چاہیے اللہ تعالی پہ توبہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ہمیں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے پانچ وقت نماز زیادہ بڑی بات نہیں ہے پانچ وقت نماز میں زیادہ سے زیادہ تیس یا پینتالیس منٹ لگتی ہے پانچ وق کی نماز پڑھنے میں جو کہ ہمیں اتنا بوجھ لگتا
بالکل ماشاء اللہ
پانچ وقت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو اسی لیے ہمیں چاہیے بائی جان ایک تو دنیا دنیا کی جو آج کی یہ جو زندگی ہم گزار رہے اس کے ساتھ ساتھ جو آخرت کی بھی ہمیں تیار کرنی چاہیے بھائی چار کیونکہ آخر تو میں ہماری جو یہ کام آئے گا وہ یہی ہوگی نماز آئے گا چاہیے آپ نے بولا تھا سد کا وہ سد کا آئے گا
دول کرو
اور جو ہمارے مطلب جو ہم کر سکتے جو بھی نیکیا ہم کر سکتے کہ بھائی وہ کرنی چاہیے کیونکہ مارنے کے بعد پیسے آپ کے کام آنے والے تو ہے نہیں بھائی جان
بالکل بالکل بالکل اس اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے نماز انسان کے اندر تکوا پیدا کرتی ہیں جو شخص پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے نا بھ جان وہ گناہوں سے بچ کی کوشش کرتا ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا گیا ہے ان کی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے بھجن اسی لیے جو شخص سچائی سچے دل سے نماز ادا کرتا ہے ن بھائی جان اس جو اخلاق اور رویہ میں بہتری آتی ہے بجن نماز وقت کی پابندی درج بھی دیتی ہے اگر ہم دیکھیں گے پانچ وقت کی نماز مختلف ا اوقات پر فرض کی گئی ہیں اس سے انسان وقت کی قدر کرنا سیکھ ت ہے جو شخص نماز کی جو ہے ا جو شخص جو ہے نماز کے اوقات کا خیال رکھتا ہے نہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی منظم اور ذمہ دار بن جاتا ہے نما سب صفائی اور تہارت کی تعلیم بھی دیتا ہے نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے نا بھائی جان وضو کے ذریعے ہاتھ منہ ناک چہرہ اور جو ہے پاؤں دھوئے جاتے ہیں اس عمل سے جس میں صفائی کے ساتھ ساتھ روحانی پاراکس کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے اسلام نے صفائی کو ایماں ا امن کا حصہ قرار دیا ہے اور نماز کی اس تعلیم کو روزانہ عمل میں لانے کا ذریعہ ہے جماعت ساتھ نماز ادا کرنے سے مسلمانوں میں اتحاد اور بھائی چارہ پر پیدا ہوتا ہے بائی جان مسجد میں دیکھیے نا امام امیر اور غریب چھوٹے اور بڑے سب ایک ہی سف میں کھڑے ہوتے ہیں بھائی جان اس سے جو ہوتے ہیں برابری اور محبت کا جذبہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے بائیجان جماعت کی نماز دیکھی کے معاشرے میں ایک دوسرے کی خبر ا مطلب ا مطلب خبر پتہ چلتی ہے اور مدد کا بھی ذریعہ بنتی ہیں بائی جان اور اگر ہم اس بالکل بالکل بھائی جان
صحیح فرمایا آپ نے کہ بھائی جان دیکھو اگر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کچھ آج کل ہوتا ہے کہ ذات پات دیکھتے ہیں کوئی شیخ ہے یا کوئی کچھ ہے تو ان سے اٹھنا اتنا زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا ہے لوگوں کا تو اگر ہم مسجد کی بات کریں گے جب مسجد میں سب لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ نہیں دیکھتے کوئیا وہ اس ذات کا یا اس ذات کا وہاں پہ کندھے سے کندھے ملا کے ہم نماز ادا کرتے جس کی وجہ سے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے کچھ بھی بگوز ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوگا وہ سارا کا سارا بھائی جان دور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل میں آپس میں جو بھائی چارہ ہے وہ بڑھتا ہے محبت ہوتی ہے وہ آپس میں بڑھتی ہے اگر کوئی بھی گلا شکوہ ہوتا ہے اپنے ہمسایہ کے ساتھ یا رشتے ش داروں کے ساتھ پھر جب مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں تو مطلب جو بھی بگوز یا کچھ بھی ہوتا ہے آپس میں وہ سارا کا سارا دور چلا جاتا ہے اور رہی بات ہمارے ایمان کی وہ بھی ایمان بھی ہمارا مطلب مکمل ہو جاتا ہے جب ہم پانچ وقت نماز کے پابند ہو جاتے ہیں بھائی جان
بالکل اسی کے ساتھ ساتھ جو نماز ہے وہ کیا کرتی ہے بیجان صبر اور برداشت کی صفت پیدا کرتی ہیں مشکل حالات میں نماز ار دعا انسان کو ہمت دیتی ہیں جب بندہ الگ سے مدد طلب کرتا ہے نا بھائی جان تو اس کا جو حوصلہ جو ہے بڑھتا ہے بائیجان اور وہ مشکلات کا مقابلہ بہتر انداز میں کرتا ہے بھائی جان اسی لیے مسلمان ہر خوشی اور غم کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نماز بچوں کی جو ہے تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں اگر والدین بچپن سے ہی بچوں کو نماز کی عادت ڈالے تو وہ بندے ا جو ہے بڑے ہو کر جو ہے بھی اس عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بناائے بنائے رکھتے ہیں نماز ان میں اخلاق ادب سچ ائی صبر اور ذمہ داری کا جذبہ پیدا کرتے ہیں بائی جان نماز صحت کے لیے بھی مفید ہیں بائیجان روکو سجدہ اور قیام ہیں اس جسم کے مختلف حرکاتو جو ہے حرکاتو ہیں جو بندے کو جو ہے اگر ہم دیکھیں گے اگرچہ نماز کا اصل مقصد عبادت ہے نا بھائی جان لیکن اس کے جسم فائدے بھی ہیں وزو سے صفائی برقرار رہتی ہے اور اندر انسان تر و تازہ محسوس کرتا ہے بھجان بھجان ہم کیا کہیں گے آ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نماز اسلام کی بہت اہم رکان اور مسلمانوں کی زندگی نور ہے یہ ہمیشہ اللہ تعالی کی قریب کرتی ہیں گناہ سے سے بچاتی ہیں اخلاق کو بہتر بناتی ہیں وقت کی قدر کر سکھاتی ہیں اور معاشرے میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کرتی ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑ پابندی کے ساتھ کریں اللہ تعالیہمیں اس اللہ تعالی کی جو یہ ایک طرح کی نعمت ہے عبادت ہیں اللہ تعالی کی اس پہ ہمیں اللہ تعالی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق تھا
آ مین بھائی
بج آگے بھی بات ہوگی اسی طرح کسی اچھے موضوع پہ امید ہے کیا ہاں یہ بات جو ہم نے کی ہے آگے بھی پہنچے چلیے اللہ کے حوالے اللہ اللہ حاظ